و علیکم بھائی جان ہیلو
ہلو
السلام علیکم بائیجان
السلام علیکم بھائی جان اور بتائیے بھائی جان کیا حال چال ہے سب ٹھیک ٹھاک
سب ٹھیک ٹھاک ہے بھائی جان اپنا بتائیے
ہاں جی الحمد اللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں بس ابھی ابھی گ پر بیٹھا تھا تو سوچا آپ سے تھوڑی بات کر لوں اچھا آج آپ کے وہاں آج کا موسم کیسا ہے دھوپ ہے یا بادل آ ہوئے ہے بھائی جا
انشاء اللہ ادھر کا بھی موسم بہت اچھا ہے بھائی جان
ہہ
لیکن دوپہر میں گرمی رہتی ہے آپ کے یہاں موسم کیسا ہے بھجن
ارے ہمارے یہاں تو آج کا موسم بہت ہی شاندار ہو گیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میرے گھر کے باہر بہت اچھی بارش ہوئی ہے بارش ہونے سے جو ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے نا دل خوش ہو گیا ہے بھائی جان اس موسم کی یہ پہلی اچھی بارش ہے آپ کے شہر میں بھی بارش ہوئی ہے کیا بھائی جان
ہاں بھائی جان موتیہاری میں ہوئی بارش ہوئی ہے اسی لیے ادھر بھی ٹھنڈی ہا چل رہی ہے اسی لیے ادھر کا بھی ماحول بہت ٹھنڈا ہے اور بتائیے بھائی جان امی ابو لوگ کیسے ہیں بھائی جان
وہ لوگ سب ٹھیک ہے بھائی جان ویسے اس بارش کو دیکھ کر سمجھے بھائی جان
ہاں بھائی
میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا ہے کہ میرے گھر کے باہر جو تھوڑی خالی زمین نہیں ہے بھائی جان
جی بھائی جان
میں سوچ رہا ہوں کہ بارش کے اس موسم کا فائدہ اٹھا کے
جی
بڑھیا سے کچھ پیڑ پودے لگا دو مٹی بھی ابھی مٹی بھی اب گلی ہو گئی ہے تو پودے آسانی سے لگ جائیں گے
جی بھائی ج
اور پیڑ پودے سے مطلب گھر کے آس پاس تو ہریالی بھی رہتی ہے کیا بھائی جان اور ہوا بھی صاف ملتی ہے اور ہمارے یہاں چیزوں یہاں کچھ چیزوں کا پیڑ تو پہلے سے ہے لیکن اب سوچ رہا ہوں کہ اس خالی جو زمین پڑی ہے کچھ نئے پودے اور لگا دو جیسے ان کو بڑھیا سے ایک لائن میں لگا کر نیچے سے اچھی ایک کیاری بنا دوں گا اور پودے کے حفاظت کے چاروں طرف سے اینٹ یا بانس کی ایک سندر سے پتلی گھیرا لگا دوں گا تاکہ کوئی جانور انہیں خراب نہ کرے کیا بھائی جان
جی جی بھائی جان صحیح سوچ ہے آپ کا بھائی جان
ہاں بھائی جان پوری زمین پر پودا نہیں لگاؤں گا
جی کچھ کچھ جگہ چھوڑ دیجیے گا
ہاں بھائی جان کیوںکہ آگے کا بھی کچھ پلان ہے جو جتنی جو بچ جائے گی زمین کیا بھائی جان
جی
وہ بوشیہ میں کچھ کمرہ یا تعمیراتی کام کرواؤں گا جب تک گھر بنانے کا کام شروع نہیں ہوتا تب تک پیڑ پودے سے وہ جگہ بہت خوبصورت دکھے گی آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں بھائی جان خالی زمین پر گھر بنوانا ٹھیک رہے گا یا ایسے چھوڑ دو
خالی زمین ہے تو تب تک کے لیے اگر پیسے ہو تو گھر بنوا لیجے اگر نہ ہو تب تب تک کے لیے پیڑ لگا لیجیے ابھی بارش کا موسم ہے ویسے بھی اور پیڑ مطلب واتاورن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے بھائی جان تو پیڑ بھی لگانا اس کو مطلب برا نہیں کہا جا سکتا ہے پیڑ بھی لگانا ایک مطلب اچھا کاریہ ہے
بالکل صحیح کہا بھائی جان اپ نے اچھا بھائی اج یہ سب کا بات ہو رہی ہے پیڑ پودا بارش موسم تو پودے کے بات سے مجھے ایک اور چیز یاد آہی ہے بھائی جان ابھی مئی کا جو موسم کیا اور می کا مہینہ بھائی جان تو میرا سب سے پسندیدہ پھل آم بازار میں آنے لگا ہے بھائی جان مجھے آم کھانا بہت زیادہ پسند ہے لیکن بس ایک مشکل ہے کہ جو آم کا سمے ہوتا ہے نا سمجھو وہ بہت ہی کچھ ہی دن کا ہوتا ہے سال کے باقی مہینے تو ترسنا پڑتا ہے آپ کو آم کھانا کیسا لگتا ہے
بھائی جان مجھے آم کھانا بہت اچھا لگتا ہے لذیذ لگتا ہے اور لیکن اس میں آم کا جو مطلب آم کا بہت وورائٹی ہوتا ہے اس میں بیجو کا جو آم ہوتا ہے وہ مجھے کھانا بہت اچھا لگتا ہے اس کا سواد ان آم کے مطلب اپیھا اس کا سواد الگ پراکرتک روپ سے اس کا سواد بہت الگ ہوتا ہے بھائی جان اس کے سواد میں مٹھاس عجب عجیب طرح کا مٹھاس ہوتا ہے سواد بھی عجیب طرح کا ہوتا ہے اتنا اچھا لذیذ لگتا ہے وہ آم بیجو کا آم جس کو بولتے ہیں اور آکار میں وہ آکار میں وہ کافی چھوٹا آم ہوتا تا بھائی جان
ہوں اور وہاں تو مطلب آم کا جو رس مل جائے تو مزہ ہی آ جاتا اس لیے میں سوچ رہا ہوں جو باہر خالی زمین ہے نا وہاں ایک آم کا پودا بھی ضرور لگاؤں گا دو چار سال میں جب اس میں پھل آئیں گے تو گھر کے تازے آم کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا کیا بھائی ج
جی بھائی جان آواز تھوڑا فریش یہیے بائیا
ا ویسے بھائی کھان پان کی بات چل رہی ہے تو چلو کچھ سمے پہلے ہی عید کا تہوار گزرا ہے آپ کی عید کیسی رہی اس بار آپ نے کیا کیا خاص کیا بھائی جان
جی بھائی جان میرا عید کا تہوار بہت اچھا رہا ہے اس سال عید میں عید میں انیک طرح کے مطلب پکوان بنے سیویاں بنی اور گرم چاول بھی بنے تھے پوڑی بنے تھے پھر ماں نے وہ بنایا تھا پھر بہت مطلب بھائی جان لوگ آئے تھے مبارکباد دیے ان کو مطلب بہت اچھے سے ا عید ج عید عید بتیید تو بہت اچھے سے ہوئے بھائی جان آپ بتائیے آپ کا عید کیسا گیا بھائی جان
ماشاء اللہ بھائی جان بہت بڑھیا ہمارے یہاں تو مطلب کہ عید کے جو دن تھا نا بھائی جان سب سے پہلے سکھ روما سکھ رما اور سیویا بنتے تی ہے سمجھے بھائی جان
جی بھائی جانا امی بنائی ت
وہ نہیں بنا تو عید پوری ادھوری لگتی ہے سمجھے پھر پورا کند ان اور دوست گھر آتے ہیں سب ساتھ بیٹھ کر کھانا اور بچوں کو جو عیدی ملتی ہے نا اس کی خوشی کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے آپ کو اس آپ کو اس بار عید دینی پرڑ یہ ملی
عید ملی تھی بھائی جان
او چلیے بھائی جین اچھی بات ہے اور بھائی بڑے ہونے کے بات تو عید دینی ہی پڑتی ہے آپ چھوٹے ہیں یعنی نا بھائی جان ابھی
جی بھائی جان اتنے بھی بڑے اب ابو اور امی کے سامنے تو ابھی چھوٹے ہی ہیں
اچھا یہ ب ے کہ آج گھر میں کھانے میں کیا اسپیشل بنا ہے
ابھی آج گھر میں تو اسپیشل بنا ہے بھائی جان اسپیشل نہیں تھا بھائی جان لیکن چاول اور دال سبزی جو بنا تھا پنیر مٹر کا اور سلاد جو تھا اور چٹنی ماں امی جان کے ہاتھ تھکال تھا تو وہ اسپیشل ہی لگ رہا تھا توبہائی ج
ا بائی جین اممی جین کے ہاتوں کا تو بہت بڑھیا
الگ ہی انساء اللہ آ نہ اچھا تھا آج کا دعوت تو گجب تھا بھائی جان خوش ہو گیا ہے من کھا کر دا
ہمارے یہاں تو آج بریانی بننے والی ہے وہی جائے ویس بھی اس بارش والے سہانے موسم میں گرم گرم لذیذ
بریانی بہت ان شاء اللہ بہت اچھا لگتا تھا
مزہ ہی کچھ اور ستا ہے جب سب لوگ ا جب سب لوگ ایک س دستخوان پر بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے کھاتے ہیں تو کھانے کا ذائقہ اور بڑھ جاتا ہے کیا بھائی جان
ہ صی بولے ہیں بھائی ج
اچھا ویسے ہاں بھائی اچھا ویس ے سہانے موسم دیکھ اور بارش کی بندیں دیکھ کر میرا من تو کر رہا ہے کہ کہیں بڑیا سفر پر نکل جاؤ اس موسم میں یا یاترا کرنے کا اپنا ہی الگ مزہ ہے میرے تو بڑے من ہے کہ اگر ایک بار بنگلور شہر گھومنے جاؤں تو سنا ہے وہاں کا موسم جو ہوتا ہے نا بھائی جان وہ ہمیشہ ایس صحیح سہانا رہتا ہے اور وہاں بہت بڑے بڑے اور خوبصورت پارک ہے آپ کا کوئی پسندیدہ شہر ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں جیسے بنارس یا کولکاتہ
میرا پسندیدہ شہر کولکاتہ ہے بھائی جان کیونکہ کولکات میں بیچ بھی ہے اور انیک طرح کے پراکرتک سوندر سے پری پورن ہے وہ شہر وہیں جانا ہے مجھے گھومنے کے لیے امی جان کو لے کر اور ابو جان کو لے کر اور گھومنے جانا ہے بھ جان
وہ بائی جان خانا
بارت کے سودھک لوگ زیادہ تر وہیں گھومنے جاتے ہیں اکثر سمندری سمندری ٹی میں جی بائی جان کولکا
ہ
بہت اچھا شہر ہے ب
چلو بھائی ماشاء اللہ آج آپ سے بہت دنوں بعد ا اتنی لمبی اور مطلب کہ اتنی اچھی بات چیت ہوئی آج موسم اتنا پیڑ پودے عم عید اور کھانے پینے بہت ساری یادیں تازہ ہو گئی بھائی جان کیا اب میں میں بھی تھوڑا باہر جا کر دیکھتا ہوں موسم اچھا ہے تو زمین صاف کر کے پودے کے لیے کچھ تیاری کر لیتا ہوں کیا بھائی جان
جی بھائی جان بالکل ان شاء اللہ آپ سے م بات بھی کر کے بہت خوشی ہوئی
ٹھیک ہے بھائی گھر میں سب کو میرا سلام کہیے گا اور بچوں کو بہت سارا پیار اپنا اور اپنے خاندان کا خیال رککھے گا پھر ان شاء اللہ فرصت میں دوبارہ بات ہوگی بہت بہت شکریہ وقت دینے کا کے لیے اللہ
بہت بہت شکریہ اللہ حافظ بائی جان اناءلہ